نہیں گم بھائی
ہلو
ہلو
السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہے آپ
بس ٹھیک آپ کے شوگر میں سب ٹھیک ہیں
جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
ہلو
ہاں بھائی آپ کالج تھے آج
نہیں آج کالج نہیں تھا موسم کیسا ہے وہاں
موسم بہت ہی بڑھیا ہے یہاں پر لیکن
بارش ہو رہی یہاں کی دھوپ ہے
ویسے ہی تو دھوپ ہی ہے لیکن اتنی بھی دھوپ نہیں ہے یہاں پرہ
جی یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہے گرمی آئی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اس لیے انسان مطلب اندر بیٹھتا ہے مطلب آرام سے ورنہ تو بہت گرمی ہوتی تھی
ہاں بھائی وہ بات تو ہے یہاں پر یہ جو لوگ ہیں یہ پیڑ ویڑ کٹ تا نا اس سے بہت گرمی ہوئی ہے ایک دو سال سے
یہ آپ کی آواز کم آ رہی ہے تھوڑا فون اپنے پاس رکھو
میں نے بولا بھائی جو لوگ کاٹتے ہیں نا پیڑ ویڑ اس سے ایک دو کال سے بہت گرمی بڑھ گئی ہے
جی
ہاں لوگ ڈیفارسٹریشن بہت کرتے ہیں اسی لیے
جی بالکل د آج کل دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیفارسٹریشن جس پی پیڑوں کا کاٹنا مطلب جب ہم پیڑ ویڑ کاتے اسے ہم انگلش میں ڈیفارسٹریشن کہتے ہیں
ہاں ہاں بھائی
سارے مطلب پیڑ کاٹتے ہیں جیسے کہ کوئی روڈ بن رہا ہے یا یہ سب کچھ بن رہا ہے بلڈنگ ولڈنگ تو ہم لوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب ہم بہت سارے پیڑ کاٹتے ہیں
ہاں بائی اور پانی
پیڑ کا مطلب انسان تو اگر انسان پیڑ کاٹے گا تو ٹھیک ہے لیکن پیڑ کاٹنے کے بدلے پیڑ لگانا بھی چاہیے ہم پیڑ لگاتے نہیں ہیں صرف ہم کاٹنے پر دھیان دیتے ہیں
ہاں بھائی پیڑ تو لگاتے نہیں ہیں لیکن کاٹ دیتے ہیں اور پانی بھی اگر ہم دیکھیں گے پانی بھی بہت گندا ہو گیا یہ جو لوگ جو بھی گھر میں جو کیچڑ ویچڑ نکلتا ہے وہ دریابوں میں ڈالتے ہیں نیلوں میں ڈال اس سے بھی
جی بالکل بھائی جان آپ نے اچھا اچھی بات بولی تو بھائی جان آپ کو آج کل مطلب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہیلتھ رلیٹڈ مطلب پرابلمز آ رہی ہے لوگوں کو ب بیماریاں پھیل رہی ہے تو آج ہم بات کریں گے مطلب ہیلتھ
ہاں بھائی اسی پہ بات
بالکل بھائی جان بالکل بالکل
جو بھی ہم ہم دیکھ
بالکل بالکل بتائیے
میں نے بولا جو بھائی ہم گھر میں جو بھی کیچڑ ہمیں نکلتے ہیں وہ اب دریاو میں پھر وہ ہم پہ پھر سے وہ امپیکٹ کرتا ہے ایز جب بیماریاں آتی ہیں میں نے بولا جب بھی ہم کیچڑ ویچڑ ڈالتے ہیں اس میں دریابوں میں ڈالتے ہیں نیلوں میں ڈالتے ہیں وہی پانی ہمارے گھروں میں پھر سپلائی ہو جاتی ہے اس سے بیماری بہت زیادہ بڑھتی ہے
بالکل صحیح کافی درست کہا آپ نے تو مطلب آج ہم جانیں گے کہ ہیلتھ از ویلتھ مطلب صحت کی اصلی دولت ہے تو ہماری صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر انسان صحت مند ہو تو وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں خوشی سے گز مطلب خوشی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے
ہاں وہی بات ہے نا بھائی جب
اچھی نہ ہو تو سنیے بھائی جان لیکن اگر صحت اچھی نہ ہو تو بہت زیادہ دولت بھی کم لگتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہیلھ از ویلتھ یعنی کہ صحت ہی اصلی دولت ہے اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں صحت مند غذا کھانی چاہیے ہمیں پھل سبزیاں دودھ انڈے اور گھر کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہ چاہیے جنک فوڈ کولڈ ڈرنکز اور بہت زیادہ تیل والی چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ صحت کو نقصان پہنچاتی ہے
ہاں بھائی آپ کی بات بہت دہرست ہے
تو بھائی جان روزانہ تھوڑی دیر ایکسرسائز کرنا بھی ضروری ہے صحت کے لیے واک کرنا دوڑنا سائیکلنگ انسان مطلب ان ایکسرسائز کر کے مطلب تندرست رہتا ہے تھکان سے دور رہتا ہے مطلب کئی ساری بیماریوں سے بھی دور رہتا ہے تو انسان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسرسائز کرنی ہی چاہیے ضروری
آپ کی بات بہت درست ہیں بھائی لیکن ہم یہ غلطی ہم خود ہی کرتے ہیں جیسے کہ ہم میں نے ابھی بھی بولا کہ ہم کیچڑ جو گھر میں نکلتا ہے وہ ہم دریاو میں ڈالتے ہیں وہی پانی ہمارے گھروں میں سپلائی بھی ہوتی ہیں پھر
مطلب کیچڑ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آلودگی گندگی
ہاں وہی میں نے بولا جو بھی ہم کھاتے ہیں جو بھی کورس نکلتے ہیں جو بھی ہم جو بھی گھر میں ہم یوز کرتے چیزیں وہ ہم جو ویسٹیج ہوتے وہ ہم ڈالتے ہیں نیلو ویلو میں آج کل جو ہاں ہاں بھائی
بولی بولی بھائی جان
میں نے بولا کہ آج کل ہم دیکھ ہیں کہ جو واٹر سپلائی ہوتی ہیں وہ انیں نیلوں سے ہوتے ہیں پھر وہ تھوڑی تھوڑی سی فلٹر ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر جو فلٹر مت ن آپ ہنڈریڈ پرسینٹ فلٹر ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے اگر م مطلب نیچرلی جو پانی ہوتا تھا صاف پانی ہوتا تھا وہ لوگوں نے اب خراب کرنا اسٹارٹ کیا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں لوگوں میں اوئرنیس پھیلانی چاہیے ضروری ہے
بالکل بھائی جان کافی درست کہا آپ نے تو صفائی بھی اچھی صحت کا اہم حصہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ ضروری ہے روزانہ نہانا اور اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی رکھنا بہت ضروری ہے صفائی سے بہت سی بیماریوں سے مطلب بچ سکتے ہیں مطلب صفائی ایک ایسی چیز ہے مطلب انسان ہمیشہ صاف رہنا چاہیے صاف غذا کھانا چاہیے تو انسان مطلب اس سے بیمار نہیں پڑتا ہے اگر انسان صفائی نہ رکھے تو مطلب وہ بیمار پڑ سکتا ہے
ہ مجھے بھی لگتا ہے کہ جب ہمیں اپنے جو سو کولرز ہو گئے کالجز ہوگئے اس میں بھی ہمیں زیادہ تر اب ان پہ ان تعلیمات پہ زیادہ زور دینا چاہیے کس ایسے مطلب کیسے ہمیں پیڑ لگانے چاہیے کہ کیسے ہمیں آپ آ پانی کو کیسے ہمیں صاف رکھنا چاہیے جی یہ تعلیمات ہم کو ضروری ضروری دینی ہے اسکولوں کالجوں میں اور گھر میں بھی بچوں کو بھی دینی ہے اپنے پیرنٹ اس کو بھی بتانا ہے اور اسکولوں میں بھی دینا ہے اسی سے جو ہمارا سماج ہے ہم ہمارا جو انوائرمنٹ ہے آس کے لوگوں کا وہ ٹھیک رہے گا اسی سے ہی جو بیماریاں آئےیں گی اسی سے ہی بیماریاں بھی بہت کم آ جائیں گی ہ بھائی ٹھیک ہے میں غلط بول رہا ہوں
نہیں نہیں ب کافی درست کہا آپ نے تو مطلب بائی جان آج کل لوگ موبائل فون اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں ہمیں اسکرین ٹائم کم کرنا چاہیے اور زیادہ وقت ایزرسائز اور فیملی کے ساتھ گزارنا چاہیئے
پہلے پہلے کیا ہوتا تھا میرے بھائی جان پہلے ہوتا تھا کہ ہم شاپ کرنے جاتے تھے مارکیٹ جاتے تھے وہاں سے بھی ایکسرسائز ہوتی تھی یا ہم کچھ لانا ہوتا تھا کپڑے لانے ہوتے تھے گھر کے جو ضروریات چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم مارکیٹ جا کے لاتے تھے لیکن اب کیا ہو گیا اب موبائل پ آن لائن اتنا آلسی لوگ بن گئے ہیں کہ موبائل پہ ہی آن لائن سب کچھ شاپنگ کرتے ہیں کچھ بھی لانا ہوگا تو فون سے ہی لاتے ہیں
بالکل بھائی جان
اگر پہلے پہلے دور کی ہم بات کریں گے تو یہ جو ہم جاتے تھا مارکیٹ جاتے تھے گھر والے جاتے تھے ہماری ماں جاتی تھی سبزی لاتی تھی مارکیٹ سے لاتی تھی یا ہم کپڑے بھی اگر ہم دیکھیں گے وہ اس سے کیا ہوتا ہوتا تھا کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہم مطلب روزان
اپنے جسم کو مطلب روزانہ مطلب وہ مطلب ایسی ایگزرسائزوں میں مطلب مبطلاع کرتے تھے کہ جس سے ہماری بھی مطلب ہڈیا یا مطلب اور کوئی چیز مطلب وہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی تو ہم مطلب صحت مند رہتے تھے بالکل کافی درست کہا آپ نے
لیکن اب کیا ہو گیا کہ جو یہ آن لائن شاپنگ آ گئی اس سے مجھے لگ تھا ہے کہ اس سے یہ پرابلم ہوئی کہ آ لوگ جو ہیں وہ آلسی بن گئے ہیں
بالکل بھائی جان یہ آپ نے اچھی بات کہ ہے کہ لوگ آلسی بنتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پت ہی کہ آج کل مطلب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو سبھی چیزیں ہمیں آن لائن ہی مطلب دستیاب ہوتی ہے تو اس آپ نے کافی درست بات کای بھائی جان کی انسان آلسی بن چکا ہے مطلب اگر اسے کوئی چیز یا کچھ ہی کھانا وانا تو وہ گھر بیٹھے منگوا سکتا ہے مطلب کھانا کھاتا ہے زیادہ مطلب وہ چلتا نہیں ہے نہ رننگ کرتا ہے نہ کوئی مطلب ایسا کام کرتا تا ہے جس سے مطلب انسان تندرست ہو جائے تو مطلب آپ نے آپ نے کافی اچھی بات کہی ہے
دوسری چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ پہلے جو بچے ہوتے تھے جب میں بھی چھوٹا تھا آج کل کے بچے وہ جہاں پر ان کو کھیلنا پڑتا چاہیے باہر کھیلنا چاہیے وہ اپنا جو وقت ہے وہ فون پہ گزارتے ہیں زیادہ تر وقت پہلے پہلے کیا ہوتا تھا ہم باہر کھیلنے جاتے تھے سے بھی ایکسرسائز ہوتی لیکن آج کل کے جو بچے ہیں یہ زیادہ تر فون پہ ٹائم گزارتے ہیں
جی بالکل بھائی جان کافی اچھی بات کہیے ہے کہ آج کل بچے مطلب زیادہ فون چلاتے ہیں تو ہم یہ غلطی ہماری ہی ہے کہ ہم بچوں کو مطلب پہلی دن مطلب جب وہ چھوٹیے چھوٹے ہوتے تو ان کو ہم کھیلنے کے لیے فون دیتے کھا کھانا کھانے مطلب وہ کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کے ہاتھ میں فون نہ دیے تو مطلب یہ ہماری خود کی مطلب یہ غلطیاں ہے ہمیں درست کرنی چاہیے یہ غلطیاں
ہلو میرے بھائی مجھے امی بلا رہی ہیں یہی
بالکل بھائی جان اللہ بیٹے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لا بیٹ
اللہ حافظ اللہ حفظ